ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
ا کیسے ہیں آپ
میں بڑھیا ہوں آپ کیسی ہیں
بس میں بھی اچھی ہوں اور بتائیے اور سب ٹھیک ہے وہاں پہ
ہاں سبھی ٹھیک ہے تو آپ کے سب یہاں ٹھیک ہے
ہاں جی ہاں جی سب بڑھیا ہیں بس
چلیے پھر اچھی بات ہے وامبے بھی سبھی ٹھیک ہے تو آپ نے کچھ کھانا وانا کھا لیا
نہیں کھانا ابھی ہاں ابھی بریک فاسٹ وغیرہ ہو گیا ہے
چلیے پھر پھر تو اچھی بات ہے ہاں میرا بھی ہو گیا میں صبح چھ بجے اٹھا پھر واک وغیرہ کچھ کر لیا تو پھر وہاں سے آ کے کھا ہی لیا تھا تھوڑا سا
جی جی یہ تو بڑی اچھی بات ہے واک کرنی چاہیے صبح میں تو دیکھو ایک الگ ہی وہ رہتا ہے واک
ہاں ہاں ہاں آپ کو اگر آپ کو پت ہی ہوگا تو میں بیٹھا ہی تھا صبح سے کام ختم کر کے پھر میں نے سوچا آپ سے ہی کچھ بات کر کے کہ کچھ نالج یا گیان حاصل کر لے تو وہ اچھی بات رہی گ بیٹھنے سے تو اچھا ہی ہے تو میں ایے چل رہا تھا جب پہ واک پہ تھا تو میں نے بہت سارا کچرا دیکھا مطلب کہ آکسیجن کی مطلب کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں تک وہ گندا ہو چکا ہے تو وہ پہلے جب ہم سانس لیتے تھے تو سکون سا ملتا تھا بٹ اب کیا ہو رہا ہے کہ ویس ویسی بات نہیں رہی تو اس لیے میں آپ سے آج پولوشن پہ بات کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے
جی جی جی یہ تو اچھا ہی کہ آ نے دیکھیے سڑکوں پہ
پولوشن مطلب کہ پوری دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے اگر آپ کو پتہ ہو تو جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں وہاں کسی نہ کسی طرح کی مطلب کہ آلودگی نظر آتی ہے صاف ہوا صاف پانی اور صاف ماحول ہر انسان کی بنیاد مطلب کہ یہ بنیاد حق ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنی مطلب کہ غلط کی وجہ سے اپنے ماحول کو خراب کر رہے ہیں پولوشن کا مطلب ہے جب ہوا پ پانی یا زمین مطلب کہ گ گاڑی ہو جائے مطلب کہ گندی ہو جائے یا انسانوں وجہ سے گندی ہو جائے جانوروں اور مطلب کہ پیڑ کو نقصان پہنچے جب ماحول بت صاف نہ رہے تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے اس کا اثر مطلب کہ صرف آج پر نہیں بلکہ آنے والی نسلوں پر بھی پڑتا ہے نا
بالکل بالکل یہ تو آپ نے صحی کہا دیکھیے پالوشن پالوشن کر بھی ہمیں لوگ رہے ہیں اور کوئی نہیں آ رہا ہے تو اس میں کیا ہے دیکھو لوگ باغ میں نے بہت دیکھے ہیں بہت سارے لوگ دیکھے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ کچرا گھر سے اٹ اٹھائیں گے اور وہ باہر یا تو پارک میں ڈالائئیں گے یا مطلب روڈ کے کنارے ڈال دیں گے اور دیکو ہماری گورنمنٹ نے ویسے بھی آپ نے زیادہ تر دیکھا ہوگا وہ ڈسٹ بین وغیرہ کے ہر جگہ دو دو وہ رکھ رکھتے کیا ڈسٹ بین بھائی آپ ایک میں ڈالیے گیلا ایک میں ڈالیے اس سے کیا ہے کہ یہ چیزیں سے گندگی نہیں بڑے گی اور ایئر پالوشن وہی ہمارے اندر جا رہا ہے آپ سوچ رہو ہو ہم نے گھر سے نکالا باہر ڈال دیا چلو ٹھیک ہے اب وہ ہم لوگ گھومنے بھی جا رہے ہیں ہمارے بچے بچے بھی باہر جاتے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں تو وہ چیزیں پھر ہمارے اندر ہی سانس کے دوارا ہمارے اندر ہی آ رہا ہے اسی سے دیکھو پھیپھڑوں پہ کتنا اثر پڑتا ہےا انفیکشن وغیرہ جا ہے تو یہ چیزیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں کسی کو اب پالوشن کی کر بھی ہم لوگ ہی رہے ہیں اور کیا ہے آپ پیڑ ویڑ وغیرہ دیکھو پودے وغیرہ دیکھو سب لوگ اس کو کاٹے جا رہے ہیں پتا نہیں کیا کر رہے ہیں اس کے ب تیں پیسے کی اتنی زیادہ اس کو کاٹ رہے
کہ میں آپ کی بات سے بالکل ہی سہمت ہوں تو اگر میں آپ کو بھول مای کہ پولوشن کے بہت سے مطلب کہ قسم ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہوا کی آلودگی کی تو آج سڑکوں پر گاڑیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے ان سے نکلنے والا دھواں ہوا کو گندا کرتا ہے مطلب کہ فیکٹریز کا دھواں بھی ہوا کو خراب کرتا ہے کچھ لوگ کچرا اور پلاسٹک جلا دیتے ہیں جس سے زہریلی گیس نکلتی ہے اور سانس لینے مشکل ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے لوگوں کو کھانسی سانس کی تکلیف اور دوسری بیماریاں ہو سکتی ہیں تو آپ بات کرتے ہیں کہ پانی کی آلودگی بھی انہیں میں سے ایک ہے تو پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن ہم اکثر ندیوں جھیلوں اور تالابوں میں کچرا پلاسٹک اور گندا پانی ڈال دیتے ہیں اس سے پانی گندا ہو جاتا ہے اور پینے کے لائق نہیں رہتا گندا پانی پینے سے مطلب کہ پیٹ کی بیماریاں اور دوسری تکلیفیں پیدا ہوتی ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ اور ایک قسمہ اس میں جو ہو ہے کہ زمین کی آلودگی تو اب زمین آلودی کو دیکھتے ہیں جب لوگ ہر جگہ پلاسٹک بوتلس مطلب کہ پھینکتے پھینکتے رہتے ہیں اسے اور ویپرس بھی ہے اس میں اور دوسرا کا اس طرح پنگتے ہیں تو زمین گندی ہو جاتی ہے فرٹائل زمین بھی خراب ہو جاتی ہے بنجر ہو جاتی ہے تو پلاسٹ بہت مطلب کہ عرصے تک ختم نہیں ہوتا پانچ سو سال تک یہ مطلب کہ ڈیکمپوز ہی نہیں ہوتا تو یہ مٹی کو نقصان پہنچاتا ہے اور کھیتی پر بھی برا اثر ڈالتا ہے تو جانور بھی کبھی کبھی پلاسٹک کھا لیتے ہیں جس سے مطلب کہ ان کی جان چلی جان کو خطرہ ہوتا ہے نا
بالکل بالکل ابھی دیکھیے باہر جب یہ چیز رہتی ہے پالوشن اتنا ہے تو اس سے پشو پکشی ان سب کو نقصان ہو رہا ہے انسان ہی نہیں وہ آپ نے دیکھا ہے کئی کئی جا مطلب بہت سارے جیسے ہم نے گاؤں میں دیکھا ہے نا دیکھا ہوتا تھا کہ کوئی کوئی پکشی ایسا ہے کہ مطلب اس کا روزمرہ میں ہم اس کی آواز سن رہے ہیں ڈیلی کا ہوتا تھا اور انگنی وغیرہ میں بیٹھنا اور ابھی آپ وہ دیکھو آپ کو وہ دیکھنے کے لیے بھی نہیں ملے گا وہ بالکل ہی ولپت ہو گئے جب
رہے ہاں
پودے ہیں ٹھیک ہے ہم پیڑ ہے ہم ان کو کاٹ رہے ہیں اور پشو پکشی کا جو وہ ہوتا ہے وہ گھر ہی ان کا پیڑ ہے اب جب وہ کاٹ رہے ہیں کر رہے ہیں تو پھر ان کو وہ کہاں رہیں گے
ہاں ہاں بالکل سے اچھی بات کی آپ نے تو یہ بھی بہت بڑھیا بات کی تو اسی کے ساتھ ساتھ میں جو آپ نے بتایا میں اسی کو تھوڑا سا اور اسی میں تھوڑا سا اور کہنا چاہتا ہوں تو پولوشن ایک اور بڑی وجہ درختوں کی کاٹنا ہے تو ادھر ہمیں صاف ہوا دیتے ہیں اور ماحول کو ٹھنڈا رکھتے ہیں جب ہم درخت کاٹ دیتے ہیں اور نیا نئے درخت نہیں لگاتے تو ہوا اور بھی زیادہ گندی ہو جاتی ہے اور گرمی میں اضافہ ہوتا ہے تو پولوشن کا اکثر مطلب کہ صرف انسانوں پر نہیں پڑتا تا ہے جانور بھی پڑھوں جانوروں پڑھ بھی پڑھتا ہے پیڑوں اور پودے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں مطلب کہ کہ جانور اپنے گھر کو کھو دیتے ہیں جیسا آپ نے ابھی ابھی بولا کچھ پرندے کوا جگہ نہیں ملتی اس طرح مطلب کہ قدرتی نظام دھیرے دھیرے کمزور ہوتی چلی جاتی ہے نا
بالکل بالکل یہ تو ہے اور ابھی دیکھیے آپ شہروں کی طرف دیکھیے
ایک سوال ہے تو اب سوال یہ ہے کہ ہم اس پر پولوشن کو کیسے کم کم کر سکتے ہیں آپ کو مطلب کہ آپ مجھے یہ جی بتائیے کیسے کم کر سکتے ہیں آپ کے پاس کچھ ایسے آئیڈیاز ہیں
ہاں جی دیکھیے پالوشن کو کم کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں ا ہمارے جیسے ہم لوگوں نے نا ہمارے ادھر کوئی پودا نہیں تھا تو ہم لوگوں نے سارے لوگوں نے یونٹ بن ایک کالونی والی لوگوں نے میجورٹی بیٹھائی میں دو دن کسی بھی گھر سے کوئی بھی یہ سب کے اوپر ہے جتنے بھی گھر ہے سب کو پودے لگا پیڑ لگانے ہیں تو ہم نے وہاں پہ ایک ہمارا پارک تھا اس میں ایک بھی پودا نہیں تھا تو ہم نے وہاں پہ پودے لگائے آج ماش شاء اللہ بڑا خوبصورت پارک ہے اس میں آپ صبح شام جا رہی نا ایک الگ ہی ذہن میں سکون آ رہا ہے مطلب من بھی کرتا ہے جانے کا تو اور پودے بھی ہم نے کیسے لگائے جو اسدیاں والے ہوتے ہیں جیسے نیم کا پودا ہو گیا
ہاں ہاں
دوائیوں میں بھی مانا جاتا ہے پیپل ہو گیا جو ہمیں آکسیجن پراپت ہوتا ہے برگد ہو گیا مطلب ہم نے ایسے پودے لگائے آپ وہاں جاتے ہیں تو ایسا ملتا لگتا جیسے بڑا سکون والی چیزیں ہو رہی ہیں ہے نا بڑا ایک الگ ہی جیسے ہم سانس لے رہے ہیں تو تو ہمیں لگتا ہے ہاں بڑا پیورلی ہے تو یہ چیزیں یہ سب ہونا چاہیے اور دیکھو اس کا یہ س یہ مطلب کچرے وغیرہ کا یہ بھی ہم لوگوں کو ایک خاص و خیال رکھنا ہے کسی اور کو تو رکھ اسی سے تھوڑا سا کم ہوگا اب جیسے آپ دیکھ ندیاں وغیرہ ہیں اس میں لوگ بات کیا کر رہے ہیں اس میں انا کوڑا وغیرہ ڈالے کچرا ڈال رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے ہے نا یہ ہم آپ کو یہ سب کو سمجھنا چاہیے جو چیزیں بڑ کرو وہاں رکھو یہ ہم لوگ یا ایک انسان یا گورنمنٹ یہی نہیں کچھ کر سکتی ہے سب کو اس میں ساتھ دینا ہوتا تب جا کے یہ چیز سنبھل میں آئیں گی ورنہ شہروں میںق
آپ نے بہت ہی اچھی باتیں کییں تو اگر میں بھی اسی پہ کچھ کہہ دوں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر اور آسا بسف صفائی رکھنا چاہے جیسے آپ نے ابھی ابھی بولا تو کچرا ہمیشہ ڈسٹ بن میں ڈالنا چاہے ڈسٹ گ تو گورنمنٹ نے بھی اب فری ہی دیے ہے مطلب کہ ان میں ڈالنا چاہے مطلب کہ پلاسٹک کا استعمال کم کرنا چاہے جہاں ممکن ہو وہاں کم کر پائے تو اگر ہم زیادہ سے زیادہ پلاسٹک کا پالیتھینس کا یوز نہ کریں ہم کپڑوں کے بیگس کا استعمال کرے زیادہ سے زیادہ کیونکہ وہ رییوزیبل ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانی چاہیے اور ان کی حفاظت بھی کرنی چاہے بط کہ پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہے بجلی کو بھی بچا کر رکھنا چاہیے اگر ممکن ہو تو چھوٹے سفر پیدل یا سائیکل پر طے کرنا چاہے ہمیں دوسروں کو بھی مطلب کہ صفائی اور ماحول کی اہمیت سمجھانی چاہیے تاکہ وہ بھی اس سے اویئر ہو سکے تبھی وہ جا کے اس پہ کام کریں گے جب ہر شخص اپنی ذمہ داری نبھائے گا تو تبھی ہم اپنی ملک اور دنیا کو صاف بنا سکیں گے یاد رکھیے بہت بڑی مطلب یہ تبدیلی ہمیشہ چھوٹی قدم سے ہی شروع ہوتی ہے تو ہے نا
بالکل بالکل اور اس چیز میں یہ نہیں سرمانا چاہیے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے نہیں ہم تو ہمارے یہاں جو مطلب آس پاس کا ایریا ہے پارک ہے اور بھی دو چار چیزیں ایسی ہیں ہم نے تو سب کٹھے ہو کے اس کو صاف کرنا ہم اپنے اپنے بچوں کو یہی سکھانے ہیں کہ اس کو صاف کرو سارا کچرا ایک طرف ڈالو تو یہ چیزیں کیا ہے کہ اس سے بہت زیادہ بھائی دیکھو ایک جہاں وہاں ہم ہی جا رہے ہیں وہ چیزیں نقصان والی بنےیں گی وہاں صاف ہوگا ستھرا رہے گا تو تھوڑا سا ایئر جو ہے وہ بھی صحی رہے گا ورنہ وہ سب پھر گندگی میں ہی جا کے ہمارے ہی اندر جا رہا ہے
ہاں آپ اتنی بہت ہی اچھی بات گئی تو آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ پولوشن صرف مطلب کہ حکومت کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اگر ہم آج سے ہی اپنی عادتیں سدھار لیں تو صفائی کا خیال رکھنا رکھیں اور قدرت کی حفاظت کریں تو ہماری زندگی بھی بہتر ہوگی
جی جی
باتوں کا خیال رکھنا چاہے تو یہ بہت ہی
جی چلیے پھر ٹھیک ہے بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے
چلیے اللہ حافظ اپنا خیال ہے
امین